ہلو اسلام علیکم
ٹھیک ہو اچھے سے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں سب کہہ رہ تھا ہے آپ بتائیے
ماما پاپا ٹھیک ہے بس شکر اللہ کا
جی جی آپ بھی شکر ہے اللہ کا ہاں جی ہو گیا
اوکے ٹھیک ہے اور بتائے آپ اچھا سا کیا بولنا چاہتی ہو آپ میم میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ ہاں ہاں میم
جی بولیے آپ بولیے پہلے میں بہات لوگ بولتی
اوکے میم میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا یہ نیچر ہے قدرتی وہسا علے جو مطلب کہ اللہ تعا لا نے دیے ہمیں ہمیں کیا کرنا چاہیے ان کے ساتھ کیسے بچانا ہے کیسے اچھیسے استعمال کرنا چاہیے ٹھیک ہے میں دیکھ میں اگر ہم پہلی بات یہ کریں گے پولوشن کے بارے میں
جی
آج کل کا جو ہمیں گھر میں کوڑا کڑک نکلتا ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم صبح سویرے اٹھ کے سڑک پہ پھینک دیتے ہیں یا ندی نالی اگر کوئی سٹری میاں کچھ بھی ریور ویور آگے سے چل رہا ہوگا تو اسی میں پھینک دیتے ہیں پہلے ہم مطلب نیند سے اٹھ منہ دھونے سے پہلے یہی کرتے ہیں کہ نہیں اس سے کیا ہوتا ہے اس سے پانی بھی خراب ہو جاتا ہے اپنے آس پاس کا ماحول بھی وہ بھی خراب ہو جاتا ہے بیماری زیادہ
جی جی جی جی اور یہ بھی ہے کہ مطلب کہ جیسے وہ کچرا ہے کچرا ہے جو گل جاتا ہے تو اس میں سے بدبو آنے لگتی ہے لوگوں کو ساتس لینے میں تکلیف ہوتی ہے
بالکل بالکل اسی سے انسان بھی بیمار ہو جاتا ہے
جی
مطلب بہت سی بیماری آج کل جو مطلب کہ اگر ہم دیکھیں گے پرانے زمانے میں وہ ایسی ویسی بیماری نہیں جو مطلب آج ہم سن رہے ہیں ویسے اس کو یہ بیماری ہے اس کو یہ بیماری ہے وجہ یہی کار کارمب یہی ہے وجہ بھی یہی ہے کہ یہ سب ہم ہی نے کیا ہے ہم لگ ہم نہیں دیکتے ہمیں کیا کرنا چاہے گاندھیی کہاں سے کہاں سے کہاں تک ہم نے پھیلا کے رکھی ہے اور ہم یہ مطلب کہ کوئی قدم اٹھائے اس کے بارے میں کہ اگر یہ کرے کسی کا کہ مطلب ہر ہر گھر میں کوئی نہ کوئی زمین پلاٹ ہوتا ہے ہر کسی کو جو جس میں وہ کچھ نہیں کرتا ہے ہر ہم وہاں پہ ڈاپنگ سائٹ بنائیں گے گاڑا کھو دیں گے تو اسی میں ڈم کریں گے یا جلائیں گے مطلب کسی دور دور کہیں پہ تو ہو سکتا ہے آہستہ آہستہ اور لوگ بھی دیکھ دیکھیں گے وہ بھی ویسے ہی کرنے لگیں گے تو یہ گندگی وندگی کم پھیلنے لگے گی ہے کہ نہیں
اور ہاں اور یہ بھی تو ہے کہ جیسے دیکھو اب ہم ہی کر رہے ہیں اور پھر ہمیں وہ بھگتنا پڑے گا تو ایسے ٹھیک نہیں ہے کرنا ایسے کرنا نہیں چاہیے چاہیے ہمیں
بالکل بالکل اور رہی بات یہ بھی بھی اگر ہم دیکھیں گے کہ فارسٹ جو ہمار مطلب کہ اللہ تعا لا نے ہم پہ نوازے تھے فارسٹ اتنے ز سارے تھے تو پہلے پہلے تو گورنمنٹ کی بات اگر کرے گا وہ کیا کر رہے اگر کہیں پہ پ روڈ نکالنا ہوگا تو وہ یا جنگلوں میں سے روڈ نکال رہے ہیں تو پہلے کیا کہتے وہ وہ یہ جو پیڑ پودے ہے ان کو کاٹ دیتے ہیں پھر وہ روڈز بنا دیتے ہیں تو اس سے کتنا نقصان ہوتا ہے آپ مگر مطلب خیال کرو گی یا میں اگر خیال لوگ ہی خیال کرے گی یا گورنمنٹ ہی خیال کرے گا کیکہ اتنے پیڑ کٹ کٹے ہوں گے اس اس پروجیکٹ میں تو اس سے بھی بھی مطلب کہ آہستہ آہستہ سے فارسٹ بھی مطلب کہ وہاں پہ پھر دعا گاڑی واڑی جاتی ہے تو اس کا دعا بھی تو کا وہ کیا جنگل بھی سوکھنے لگے ہے آگ آگ بھی لگنے لگی ہے اب جنگلوں میں اور یہی بات یہ اگر کسی مطلب انڈسٹری ونڈسٹری شتا آج کل کے لو کیا کہتے ہیں یا کوئی ہوٹل ووٹل بنانا پڑتا ہے
کوئی جوت بولیے
ہاں ہاں یہی میں بھی بول رہا اار مطلب کہ ہوٹل بنا رہے ہیں آج کل کے لوگ کچھ بھی انڈسٹری ونڈسٹری مطلب کوئی بھی بلڈنگ وہییا کر ہیں پہلے وہ ک کہیں پہ مطلب کسی سائڈ کو چوز کرتے ہیں وہاں بالکل کوئی سائڈ یہ جو
پیڑوں کو ہاں ہاں یہی کہتے ہیں ہم
کوئی سائڈ سائڈ وہ مطلب کہ لے لیتے ہیں اس پہ کیا کہتے ہیں پہلے وہ یہ پلاانٹ کو کاٹ دیتے ہیں پیڑ پودوں کو خراب کر دیتے تھے اس کے بع بلڈنگ کھڑا وہ نہیں یارے وہ یہ پہلے دیکھتے گا کہیں پہ جنگل یہ بنجر زمین ہے کہ وہاں پہ کچھ نہیں ہے یا کوئی ایسا پلاٹ ہے جہاں پہ مطلب کہ ہارم فل کچھ بھی کیمیکلس ویمیکلس پھینتے لوگ اور وہ وہ مطلب اس پہ قدم اٹھائے وہ پہلے صاف کرے اس کو مطلب اچھی طرح سے فل کرے مٹی سے تو اس کے بعد وہ بلڈنگ بنائے گی وہاں پہ وہ اچھی بدراہ گی وہاں سے اس سے کیا پیڑ بھی بچ جا
اور یہ بھی تو ہے سنیے سنیے یہ بھی تو جیسے کوئی فیکٹری ہے جوت تو کہ وہ ہے مطلب کہ کارخانہ ہے اور اس میں سے جو جوتوں میں سے کٹ کٹ کے بچتا ہے نا وہ تو اسے جلا دیتا ہیں تو اس سے یہ ہے کہ دھوئیں کے ساتھ وااتورن میں زہریلی گیس بن جائے وہ زہریلی گیس بن جاتی ہے جس سے کہ مانو کو
ہاں ہاں فریش فریش آکسیجن نہیں ملتا ہے ہمیں بالکل صحیح کہا آپ نے میم ہمیں فریش یہ آکسیجن نہیں ملتا ہے تو وہ کا وہ مطلب کہ وہ کا یہ کارم بھی کون کر رہا ہے انسان ہی اس کے ذمہ دار یہ بھی اگر میں دیکھ دیک جس میں اگر ہارم فل گیسز بنا رہے یا کچھ بھی کیمیکلس بنا رہے ار ان کو کچھ ویسٹ رہتا ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو ڈرینیج کر کے ریور میں پھینک دیتے تھے اس سے کیا ہوتا ہے جو ریور میں وہ جاتا ہے وہ کیمیکلل اس سے واٹر باڈیز مسٹلی ہے بہت سارے جانور جو پانی میں رہتے ہیں ان پہ بھی اثر بہت برا اثر پڑتا ہے اور کوئی بندہ پہسا ہوگا تو وہ نیچے پ پیاز بجانے لگے گا تو وہ بھی پیتا ہے پانی تو پتہ نہیں انسان مطلب انسان بھی اس کا شکار بن جاتا ہے انسان ہی کر ہے خود ہی شکار بھی بنتا ہے انسانی اور مطلب انسان کو یہ سوچنا چاہیے اگر میرے سے کسی کو نقصان پہنچے مطلب کہ اس کو دیکھنا چاہے آج میں یہ بلڈنگ یہاں پہ کھڑا کروں یا کچھ بھی کارخانہ جو بھی ہوگا چھوٹی بڑی بلڈنگ چھوٹی بڑی بزنس وہ اسٹارٹ کرے گا اس کو پ اس سے پ اس کو یہ سوچنا ہے پہلے انسان کوئی نقصان نہ میرے سے نہ ہو اور یہ سوچنے ہے کہ جو یہ نیچر ہے ہمارا آس پاس ماحول ہے اند پک ماحول ہے یہ مطلب کہ اس کو کچھ نہ ہونا چاہیے پ اس کے بعد وہ مطلب کہ وہ سیٹللمنٹ کرے جس کو وہ وہ سیٹلمنٹ اس کو کرنا ہوگا لیکن انسان یہ دیکھتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ جو جو اس کو مرضی آئے پیڑ کاٹے کچھ بھی ہو جو انسان خراب ہوگا وہ ہوگا تو اس کو اس کے ساتھ کچھ نہیں اس کا اپنی کمائی کے ساتھ یہ ہے پھر کیا ہو جائے گا کیا نہیں ہو جائے گا
جی جی اچھا تو آپ یہ بتائیے آپ نے تعلیم کہاں تک کی ہے
میں نے گریجویشن کی ہے وہ ڈیٹا انینٹری آپریٹر وہ کورس لیا ہے چھ مہینے کا تو وہ بھی کمپلیٹ کیا میں نے
اچھا کڑ لیا کمپلیٹ یا ہوگا ابھی
ہاں میم
ہاں کر لیا کمپلیٹ یا ابھی چل رہا ہے
ہاں کمپلیٹ کیا ہے میں نے ریسنٹلی میں نے کمپلیٹ کیا نہیں آف لائن آف لائن
آفلاین تو آپ آن لائن کرتے تو اور اچھا رہتے وہ چھ مہینے کی بجائے چار مہینے میں پورا ہو جاتا
ہاں ہاں میم آپ نے صحیح بات کہی لیکن اس کا آپشن ہی نہیں تھا آن لائن وہ آ فلائن ہی تھا بالکل
جی ج
ہاں میم اگر اس کا یہ سولوشن ہوتا ہے آن لائن میں تو اس میں کیا ہوتا ہے ایک تو میرے پیسے بھی بچ جاتے وقت بھی بچ جاتا جو وقت آنے جانے کو لگتا ہے وہ مجھے بچ جاتا لیکن اس کا آپشن ہی نہیں تھا آ آف لائن وہ یہ آن لائن وہ آف لائن ہی پڑھنا تھا
جی
ہاں میم
تو یہ آن لائن سے یہ ہوتا کہ آپ کا آپ کا کورس یہ ہوتا کیا ہے جلدی ہو جاتا وہ اس کا ریویژن بھی ہو جاتا ٹائم بچ تو اور
ہاں میم بالکل صحیح کہا آپ نے لیکن اس کا آپشن ہی نہیں تھا اس کو روز جانا پڑتا تھا اور کنٹینیو کالج دینے پڑتے تھے اس کو
جی
ہاں میم وہ تو اگر ہم دیکھیں گے آج کل کی مطلب کہ یہاں پہ جتنی گرمی مطلب کہ اتنی گرمی نہیں ہوتی تھی یہاں پہ جتنی آج ہے وجہ کیا ہے مطلب یہی جو لوگوں نے ماحول کے ساتھ یہ گندا سلو کیا ہاں گندا سلوک کیا یہی مطلب کہ جب بارش پڑتی جب بارش کا ضرورت ہوتا ہے تب نہیں پڑتی جب نہیں ہوتی ضرورت تو تب پڑتی ہے وہ کیا ہے وہ گلوبل وارمنگ کا جو افیکٹ پڑ گئے وہ کس کے کا اس کے کارن مطلب کونے لوگ ہی انہوں نے ایس کیا ہے جس میں کلائمیٹ چینج مطلب کہ پتا نہیں کب سے کب چینج ہوتے ہیں
جی جی
بالکل
اور آپ پوچھیے کچھ پوچھنا چاہیں تو
ہاں میم بولو بولو
ہوں
ہاں بولو آپ آپ کیا کہنا چاہتے ہو اس کے بارے میں جو میں نے بولا
ہاں آپ صحیح بول رہے ہو یہ کہ ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ پیڑ نہیں کاٹنے چاہیے اور ندی جیسے نالوں ندیوں میں ہمیں کچرا نہیں پھینکنا چاہیے اور ادھر ادھر وستونی پولیتھین وغیرہ یہ نہیں پھینکنی چاہیے
بالکل صحیح میں
جی جی اب کوئی جیسے ہم جیسے ہم زمین پہ کچرا پھینک دیتے ہیں تو وہ کچرا ہے جو مطلب گ سڑ جاتا ہے گل جاتا ہے تو اس میں سے بیکٹیریا پھیلتے ہیں تو اس بیکٹیرے سے یہ ہے کہ منش بیمار ہوتا ہوتا ہے اور فر کئی کئی بار تو اتنے بیمار ہو جاتے ہیں کہ موت بھی ہو جاتی ہے تو ایسا ہمیں کرنا نہیں چاہیے
بالکل صحیح کہا آپ نے میں بھی وہی اگر انسان سوچے کہ اگر مطلب کہ ہمارے گھر میں کورا کر نکرے یا مطلب کہ جو بھی اس میں یہ ہارم فل یہ جو چیزیں نکل رہی سے گھر میں وہ زیادہ سے زیادہ وہ ایک تو اس سے اس کا کم یوز کرے دوسرے سے اگر اب اس کو کچھ مطلب کہ ایسا ہے گھر میں تو اسس کو کوئی گاڑا واڑا کھودنا چاہیے تو اسی میں اس کو ڈانپ کرنا چاہیے اس ہم میں پہلی بات تو یہ ہے اگر اس کو وہ یوز کر رہا ہے میرے حساب سے اس کو یوز نہیں کرنا چاہیے اس کو اب اپ کبھی ضرورت پڑی تو کم ہی یوز کرے جیسے کہ اگر ہم روز مطلب کہ بالکل میں دکان پہ جائ سبزی لانی اگر ہم گھر سے کوچھ مطلب کہ ایسا باسکٹ واسکٹ ساتھ لے کے جائے تو ہم کیا کہتے ہیں ہم کھلے ہاتھ وہاں جاں سے جاتے ہیں وہاں سے وہ وہ جو پالیسین کے بیگ میں دیتا ہے تو گھر میں بھی دیک پھر کتنے جمع ہوتے بعد میں ان کو کیا کرنا پڑ ہمھر باہر پھینکتے ہر انسان گھر سے کچھ باس واس مطلب کہ ساتھ لے کے جائے تو ایک تو وہ بھی یہ بھی بچ جائے گا دوسرے اس کے پیسے بھی بچ جائیں گے
ہوں جی جی
ہاں میم چلو میم شکریہ آپ سے ہاں میم شکریہ مجھے بھی اچھا لگا آپ سے بات کرنے میں
جی خدا حافظ
اوکے
خدا حافظ